کیا ہوٹل میں
السلام علیکم کیسم ہیںپ آپ کیسی ہیں آپ بتائیں
ایک دم خوش م جاج
جی ہممد خریت سے ہیں
ہاں ہم بھی کھیلیے تھے اور آپ کھیلیے تھے
جی امب خیریت ہے آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
ہمارے خاندان میں سب ٹھیک ہے بس بالدین کو تھوڑی کھانسی ہو گئی ہے
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دوا جلوائےیں دوا کھانا لے جائیں ان کے کھانسی کو ٹھیک کرا ہے زیادہ د تک کھانسی بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور بتائیں اور کیا حال چال ہے آپ کی آپ کی طرف موسم کیسا ہے
ہمارے یہاں پر موسم بہت اچھا ہے کچ مزا آج ایک دم سے
ہمارے یہاں پہ تو بنیی بنیی بارش ہو رہی ہے صبح سے موسم بہت زیادہ اچھا ہے
ہے یہاں نہیں ہے بالکل بھی اچھا ختا ہے بہت گرمی ہے اور مست تو بہت ہی زیادہ ہے اوپر سے کل کتنا بڑا طوفان آیا ہے اس کی وجہ سے لائٹ اور
ہاں طوفان تو خیر ہمارے یہاں پر بھی آیا تھا لیکن اللہ کا رحم ہےس سب لوگ بالکل درست ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا
نقصان تو ہمیں بھی نہیں پہنچا پر خدایا لائٹ چلی گیا اور وہ آ ہی نہیں گیا گاؤں میں ایسی سمسیا تو ہو ہی جاتی
ہاں لیکن ہمارے یہاں پہوٹ پھر لائٹ آ گئی ہماری تو
آپ زیادہ دنوان لگ رہی ہے اسی لیے آپ کے انویٹر آپ انوٹر میں ہی سوتی رہی اگر آپ کے انورٹر آ تو شپو لگایا ہے اس کی وجہ سے
اچھا اچھا چونکلا کیا بنا رہی ہیں کھیر میں چوک ل لا دیں گے
آپ نے کبھی سنا نا کہ بھی شک لگتا گر الائچی کا لگتا ہے کھیر میں بھی سوک لگتا ہے اب سن لیجے
اچھاپ
اچھا گھی اور الائچی کا لگتا ہے
اور بتائیں آپ کے امی ابو کیسے ہیں
جی ہمارا خاندان بھائی سب چیز درست ہے آپ بتائیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں
ہمارے ابو نے کاپڑتے ہیں
ملا ن آپ چلو
کیا
مولا
ہاں ہاں مولانا ہے ہماری ابو
بتایا تو بگوود گیتا کا پاٹ کرتے ہیں
تو مسلمان ہو کے بھی
جی نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں
اچھا آپ ہندو ہیں
جی بالکل ہندو ہیں اردو بھشا کا بولنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مسلمان ہو
اچھا
اردو بول رہے ہیں مسلمان تھوڑی ہیں کاریا نے اردو بولنے کا ٹاسک دیا ہے مسلمان بننے کا ٹاسک نہیں دیا
ہاں یہ بھی ہے
اور بتائیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ کے خاندان میں آ رہا ہے آپ کو سیر سپاٹ کرنا کیسا
بت ہاں گئے ہیں نا بہت اچھا لگتا لگتا ہے ہمیں تو
کہاں کہاں گئی ہیں آپ
ہم گئے ہیں ممبئی کا تاج ہوٹل دیکھا ہے ہم نے
اچھا جی
لال قلعہ بھی دیکھا ہے دلی کا
اچھا
ہاں آگرا تو اس پاس میں س جاتے رہتے ہے وہاں پہ تاج محل لال قلعہ دیال با دیال باغ سکندر بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں ہاں وہاں پہ بہت شانتی ہے وہاں پر ایک بار آپ کو بھی جانا چاہیے
جی ہم جا چکے ہیں ہم نے
ہاں تو آپ کو پتا ہوگا کتنا سکون ہے وہاں پر
جی بالکل دیکھا ہے کیسا سکون ہے وہاں پہ اور کشمیر نہیں گئی ہیں آپ اتراکھنڈ دہرادون مسوری جائیے گا کشمیر کی وادیاں بےحد خوب صورت ہیں وہاں کی گھاٹیاں وہاں کے دریا اتنے سارے چشمے اتنے سارے پھول واریاں کشمیر صرف خوبصورت نہیں ہے اللہ نے اسے جنت سے نوازا
ہاں کبھی ٹائم ملے گا تو ضرور جائیں گے
ارے جائیے گا دیکھیے گا کتنا خوبصورت بنایا ہے خدا نے اسے
ہاں ضرور جائیں گے آپ کہہ رہی ہیں تو اور بھی زیادہ ہمارا من ہو گیا وہاں پہ جانے کے تو ہم ضرور جائیں گے
جی بالکل جائیے گا موسم دیکھیے گا ادھر گرمی ہو ادھر کا موسم ٹھیک رہتا ہے اس وقت
ہاں ہمارا تو کبھی کبھار من آتا ہے کہ ایسا کریں گے کہیں ایسی جگہ پر رہ لیں یہاں پر گرمی نہ ہو سردی بھی نہ ہو
جی بالکل جائیے نا تو جائیے نا جائیے نا
سمندر کے کنارے اور وہاں پر بہت کم گرمی بھی ہوتی ہے زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی
جائیےرلا کیرل کرناٹک
یہی سوچ رہے تھے ہم بھی جانے تھی ایسی کسی جگہ پہ جائیں گدمی بھی نہیں ہو زیادہ سردی بھی نہیں ہے اور م کب اچھا لگتا ہے سردی والا گدے والا
جی بالکل بس ہمارے باہر میں ایسا ہے کہ موسم ہی کچھ ایسا ہے کوئی بھی موسم آ جاتا ہے چاروں موسم آتے ہمارے یہاں ہر کسی کے گاں ایسا نہیں آتا بارت میں ہی ہے یہ سب سیرا
ہاں یہ تو ہے لیکن یہ چیز بہت پریشان بھی کر دیتی ہے تھوڑی تھوڑی گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی سردیوں میں بہت زیادہ سردی
یہ تو ہوت آ رہا تار ہر جگہ پیسا ہوتا
بھی ہو جاتا تھوڑے کبھی کبھار توسے یہ لگتا ہے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے یہ
روز روز سے سردیاں اور روز روز گرمی جھیلتے نہیں ہے نا آپ اسی لیے جو روز روز گھر میں جھیلتے ہیں ان لوگوں کو کچھ جی اور بتائیے کیا حال چال ہیں آپ کے اور آپ کی کوئی روزمرہ کے کوئی شوق ہے کیا کوئی شوق
روزمرہ کے شوق تو ایسے تو کچھ کچھ نہیں ہے خیر وہاں بہ جاتے ہیں اپنے دفتر چلے جاتے ہیں اور اپنی پڑھ رہے ہیں تعلیم پورور ہاں چل یہ آتے
جی کس کیا کام کرتی ہیں آپ
جی کمپیوٹر کا کچھ کام ہے
اچھا جی اچھا جی اچھا آپ اتر جاتی ہیں سمے بھی بیت جاتا ہوا اور یہ تعلیم کس چیز کی لے رہی ہیں آپ
تعلیم یہ کوئی وہ پرائیویٹ جاب ہے تو کوئی گورنمنٹ جاب کی لے رہے ہیں
اچھا جی اچھی بات ہے خدا کرے آپ کی پرائیویٹ جاب سے بڑھ کر کے گورنمنٹ جاب لگ جائے تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں آر جو کر یہ کی گورنمنٹ جاب لگے آپ کی او ابی کا سر گ گھر اچا ہو اور بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون کون
ہمارے خاندان میں ہمارے والدین ہیں امی ابو دادی ہے چچو یان چاچی ہیں بھابھی ہیں بھائی بھائی جان ہیں دو بجی کالا ہے
ہوں کاسا بڑا
ہاں اچھا خاص خوب خدا کرے میں خان
اچھا بسے سی سحی سے رہتے ہیں مائی سگڑ
رہتے ہیں ویسے تو خیر بس تھوڑے بھائی ہیں ایک ان کے مجاج تھوڑے سخت ہیں
ہوں سب کے مزاج کی تو کوئی بات نہیں ہے اور لڑا کو مزاج نہیں ہونے چاہیے اچھی بات ہے خیرو اور بتائیے آپ کی طرف میں کھیتی کے کیا حال چال چل رہے ہیں
ہمار یہاں پہ کھیتی ہوتی ہے کرتے ہیں کسان بھی بہت ہیں اچھا اچھا ہے لیکن فصل میں کسان جوو ہار جاتا ہے یہ سمجھ ل کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے کبھی سوکھ جاتی ہے فصل تو کبھی بار س ہوات ت کہ گل جاتی یہ بسند تو کسانوں کو ن ہماراری یہاں پہ بھی
جی جی جی بالکل ایسا تو ہو ہی جاتا تو ہے ک سام تو بچارہ جوا صحی ہار جا ہے جب اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے تو کیا یہ کرے پوری پوری محنت سیدھی ایسے کیسے چلی جاتی ہے جیسے پانی میں بہا دی ہوئی ہو
ہاں وہی تو پھر وہ چارا کیا کرے بہت لوگ توک گر کسان
بنانا آتا ہے چلاا بنانا آتا ہے گڑی بھی بنا لیےتے جو چاول گلاب بھی بنا لیتے ہیں
اچھا جی
ہاں چھلی چاول بنا لیتی ہیں مٹر پنیر بنا لیتی ہیں شاہی پنیر بنا لیتی کیا
تو کیا اچھا لگتا ہے
چھوولے چاول زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمیں
جٹھیک ہے جا
ہاں
تو بنائیے گا کسی دن اب اپنے گھر بلائیے گا ہمیں بلائیے گا اپنے گھر ہمیں بلائیے گا نا اپنے گھر بنائیے گا تو جی بالکل اور میٹھے میٹھا کھانا پسند
توم کے لیے کہ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آنے مدر میں میٹھا کھانا بس پسند کرتے ہیں اس میں جلیبی ہیں اور چھنا ہے ہمیں بہت پسند اور بھی ربڑ وغیرہ بھی بہت کچ لگ تا جائے ساری مٹھائیاں بہت اچھی لگتی ہیں ڈبو
جی ہمیں جھی بےحد پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے میٹا میٹھا تو ہمیں دل سے سب چ بہت پسند ہے چاہے جلیبی ہو چاہے چنا ہو چاہے رس ملائی ہو چاہے بگڑی ہو چاہے کوئے کے لڈو ہو چورم وہ کچھ بھی ہو بے حد پسند ہے ب حال اور بتائیں
اور تو بس ٹھیک ہے آپ بتائیں اب کے بارے میں اور آپ کیا کر رہی ہیں ابھی
کیا پڑھنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے
تعلیم میں ہمیں کتابیں پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے
کتابوں میں کیا ارناچل
اپنیاس وغیرہ بھی پڑھنا اھا لگتا ہے ہمیں کہانی پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے اور اتہس بھی اچھا لگتا ہے پڑنا
اتہاس زیادہ پسند کرتے نہیں
فون کر دیایں
اچھا ہے اتہاس کیا سب کو پسند آتا ہے اتحس کی باتیں اتنی اچھی اچھی ہیں ہمارے یہاں تو اس ملک میں تو ہمارے ملک میں ہے ہی اتنا اچھا پچ کر، ستیہس جو ہم سب کو اچھا لگتا ہے
ہاں بہت اچھے طریقے سے کھ کو میں اتہس اور ا رہا ہے مطلب بہت اچھا ہے
خیر آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکر شکریہ اور آپ نے ہم سے بات کی اس کے لیے بہت بہت شک شکریہ اللہ آپ کے خاندان پہ رحمت برسائے رکھے برکت بنائے رکھے آپ کے خاندان میں
ہممت بڑسائے رکھے